السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی برک ہی
وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیں
ہاں
اور بتائی ہے الحمد للہ ٹھیک ہے اس شاء اللہ
سب بخیر ہے نا
ہاں بہت اچ
کائی گلی کہ
ہر بولیے
اور بتائیے
سب ٹھیک ہے ادھر کا اپنا تو مطلف بتا ہی ہے
ادھر بھی ٹھیک ہے سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے
جی
مارکیٹ طرف ہے کیا
ہاں مارکیٹ میں ہے
مصروف ہیں
نہیں ہلکا تھوڑا بہت
اچھا ہاں بچے ٹھیک ہیں پڑھائی کر رہے ہیں ابھی
اچھا
ہی
م آ گئے رانچی گئے تھے نا
ہاں آ گئی ہیں امی آج ہی آئی ہیں ا قریب ایک بجے کے قریب پہنچے ہیں
ہوں ٹھ ہے نا ہم بتبی
ہاں طبیعت الحمد للہ ان کی بھی ٹھیک ہے اور آپ کے گھر میں سب خریت سے ہیں
ہاں سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ
اور طبیعت وغیرہ آپ کی ٹھیک ہے نا
ٹھیک ہے
ہوں
جا رہے ہیں مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کچھ سبزی وبزی دیتے ہیں اس کے بعد جائیں گے گیر
اچھا
اور بھائی پھر ادھر بات ہوئی تھی
ہاں کدھر
پھر وہاں بات کیے تھے آپ اسی کے وشے میں
ہ آیس
ہوں
ہاں بات ہوتے رہتی ہے
جی جی
اور کچھ کچھ پرابلم ہو رہا تھا ان کا دقت ہو رہی تھی کچھ کچھ سسٹم میں
ہ
تو تو وہی ہم بولے جو گروپ ہے نا اسی میں بولے جو بھی پرابلم آپ کو پریشانی ہو رہی ہے اس کو ٹائپ کر کے کوئی گروپ والا میں سینڈ کر دیجیے گا اسی میں آپ کو حل ملے گا
کتنا منٹ پ کا کتنا ہوگا کمپلیٹ
ہاں کیا چیز بولے ہیں
کتنا کمپلیٹ ہوا آپ کا اس سےم بھی
ہوں اٹھارہ بیس
اچھا
ہ ال کر ت فن ج
ج
ادھر ہاں ہ روئے گت پہنچا دیں گے اور بتائیے
ٹھیک ہے
ہوں پہنچ گئے گھر
نہیں ابھی نہیں پہنچے ہیں ابھی نہیں پہنچے ہیں
ہ آپ کا کتنا کمپلیٹ ہوا اس میں
کہاں ابھی تو فرسٹ ڈے چلے رہا تھا اس میں کہاں پورا ہوا ہے جو
اا
گھر پہنچیں پانچ منٹ میں پہنچیں گے بہن کے یہاں آئے تھے تھوڑا سا
اچھا اچھا ڈ تو تو کت بٹا پٹ گ میرا دوپٹا دوپٹا تو کوو بھی ہ ہ ہ اور بتائیے کچھ موسم وغیرہ
کبھی تو ایسا موسم تو اس تو بہت تیز دھوپ تھی ابھی بارش بھی تو بہت دقت ہے موسم جو ہے س بہت پر ہی سو نہیں ہے یہ سسم کو لگتا ہے کہ لیکن یہ بارش بہت مشکل ہے پچھلے وقت تو اتنا بارش تھا کہ ڈیڑھ مہینہ لگاتار چلل تھا بارش
جہاں پہ پانی ک ضرورت ہے جہاں پہ بارش کی ضرورت ہے وہاں پہ ہو نہیں گئی ہے
ہوں ہ
رانچی طرف بہت بارش ہو رہی ہے
ہاں ادھر ہوتا تب ن رانچی کی طرف ہو رہا ہے تو کی فائدہ ہم لوگ کا ادھر ہوتا تو کھیتی باڑی بھی ہو سکتا تھا نا
ہوں ہوں جی
اور بتائیے
اور سب ٹھیک ہے بابو پریشان کر رہا ہے اور کیا
گروپ میں دیکھے پنکھا ونکھا سب نیا نیا ملا ہوا ہے
ہاں کچھ لیک نیک لوگ ہیں جو صدقے جاریا کے طور پہ کچھ ہیلپ کیے ہیں مدد کیے ہیں
ہاں
ہوں جن لوگوں کا نام ہے اس میں جس اس لسٹ میں جن لوگوں کا نام ہے
ہوں کیا نام میں رام د
گاڑی چلا رہے ہیں کیا
آواز کلیئر جا رہی ن بہت ہلہ نہیںین ہو رہا ہے
نہیں آواز تاف آ رہی ہے اپن کرتے اپن کرتے آواز صاف آ رہی ہے آپ کی میری آواز پہنچ رہی ہے
ہاں ہاں ایا اور حضرت کہاں ہے
حضرت بھی مارکیٹ ہی طرف نکلے ہیں بچیوں کی ضروری سامان لینے نکلے ہیں بچیوں کے لیے
ہوں اور وہ آ گئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں
نہیں ابھی وہ بھی نہیں آئی ہیں ان کی امی کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی
ہوں
تو وہی ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے تو کہاں ابھی تک آئی ہیں آج ہی جب کے آنے کے بارے میں کینکر گئی تھی تو آج بھی نہیں آئی ہے ہو سکتا ہے کل آئیں گی
ہوں
چ گے پانی ایک گلاس لا کے دے د اس کٹورا میں دینا ان کے شوہر سے بات ہوئی تھی آج تو ا بولے تھوڑا سا شاید دیہات ایریا ہے پال نہیں لگتا ہے جلدی ادھر
اچھا
ان سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہی ہے آپس سے تو وہ بولے کہ
کلوے کے نا ہے وہ کہاں کہ ہے
ان کا اپنا مائکا کیڈو میں ہے کیلوا میں سسرال ہوا ان کا
اچھا اچھا
مائ کا کےڈوول ان کی امی کی طبیعت خراب تھی شوگر پیشنٹ تھے وہ شگر پیشنٹ ہیں
ہی
ہوش ہو ہو جاتے ہیں شاید کبھی کبھی تو فی الحال میں طبیعت زیادہ بگڑ گئی تھی تو وہی ملاقات کے لیے گئی ہوئی ہیں
گھ نے کا پروگرام بنائیے
ہوں
چلنا ہے ڈچلا پار
ہاں چلیے
نتر ہاٹ جال تھ و
ہاں نیتر ہاٹ ہی چلیے بیتلا پارک میں کچھ نہیں ہے
ہاں جون جولائی اگست اگست کے لاسٹ منتھ میں
ہوں
یہی بول رہے ہیں
ہاں ہم بھی صحیح بول رہے ہیں برسات کا موسم ہے تھوڑا انجوائے ہونا چاہیے
اں پہ چلے سلتے ہیں بہت ہی بیٹھتے بیٹھ کر جا رہی ہے
اور جب سے ادھر مدرسہ کھلا ہے تب سے فرصت ہی کہاں ملتی ہے نہ مجھ کو نہ حافظ صاحب کو اب آپا ہے تو ایک آدھ دو دن کے لیے نکال سکتے ہیں س
ایک دو دن تو وہ سنبھال ہی سکتے ہیں نا
ہوں
ہلو
ہاں بولیے
آواز کلیئر نہیں آتی ہے ن کبھی کبھی
نہیں آپ کی آواز تو بالکل صاف آ رہی ہے میری آواز پہنچ رہی ہے
نہیں ادھر سے ا بھیھی نہیں آ رہا تھا تھوڑا دور پہلے
اچھا نہیں آپ کی آواز بالکل صاف آ رہی ہے
اور کھانا وانا بن گیا
ہوں ابھی بن رہا ہے دال سبزی بن گئی ہے چاول بھی پک ہی گیا ہے شاید
اور کچھ نہیں ہمیں سنائیے
نیا میں آپ بتائیے
تو اس سب تو کچھ نہیں ہے میری طرف سے لیکن ابھی فی الحال گرمی کا اتنا موسم ہے کہ ہ حالت خراب لگ رہا ہے
ہوں گرمی تو ہے ہ
تولہ رہنے
ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ